جی السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی ٹھیک ہو
ہاں بھائی ٹھیک ہو آپ اچھے سے ہو
ہاں میں اچھے سے ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں میرے گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو
بس یوں ہی پڑھائی کر رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہو
میں بھی بیٹھا ہیئی ہوں
ہاں ارے یار کیا کر رہے ہو آپ فون کسی کے ساتھ کھیر رہے ہو
ہاں میں ابھی فون کے ہی ساتھ ہی کہہر رہا تھا
ہاں بھائی وقت کا قم وقت آپ کو نہیں پت ہے وقت نکلتا جا رہا ہے اور انسان تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے
ہاں وہ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے وقت کی قیمت
ہاں بھائی آپ کو تو پتا ہی ہوگا آج کل کیا ہی ہو رہا ہے فون کو دیکھ دیکھتے دیکھتے اسکرال کرتے کرتے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے
ہاں یہ بھی سچ ہے
وہی بات ہے نا ہم کو پتاہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اصل میں مجھے لگتا ہے نا ہمیں بچپن میں ہی سکھانا چاہیے کہ وقت بچی کتنی اہمیت ہوتی ہے میں جب بچپن میں پڑھتا تھا تو میرے مطلب میں اپنا ب یہ تجربہ آپ کو بولوں گا تو میرا ایک یہ تھا استاد اس نے مجھے ایک کہانی سنائی تو اس میں کیا تھا ایک یہ تھا بادشاہ تھا تو ہاں بھائی اس کو اس نے بتایا اس نے کیا کیا کیا اس بادشاہ نے اس کو جنگ کرنا تھا تو جنگ کرنے کے لیے وہ میدان میں اترا اسے اس نے کیا کیا اس نے
اس نے مطلب اپنے فوج کو کہا کہ آپ اس طریقے سے آنا مطلب جنگ میں ایس آنا لیکن اس نے اس کے فوج وقت پر نہیں آ گئے اور نتیج تن اس اس کے اس نے ہارا اور یہ اس کو کہتا ہے جنگے واٹر لو واٹر لو کا جنگ جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ واقت کی کتنی اہمیت ہے آپ مسلمان ہ
آپ نے کہاں سے پڑا ہے
ہاں یہ میں نے بچپن میں پڑھا ہے مطلب جب چھوٹا تھا تبھی
ہاں میرے استادوں نے سکھایا ہے کیونکہ میں استادوں کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں آج کل کا تو تو آپ کو پت ہی آج کل استاد دکھی کیا ہے کیا کر رہے ہیں مطلب
نہیں ہاں یہ بھی سچ ہے
ہاں مطلب پیچھے پیچھے آگے آگے استاد چلتا ہے پیچھے پیچھے ریلز کے بناتے ہیں
ہاں سری نگر بع جولائی سا ش مر کسی جمعت اہل دیر جموں و کشمیر میں آپ کو پتاہ ہے اس دن کیا ہوا
ہاں ہوگا ہوا ہوگا مجھے نہیں پتا ہے بھائی
ہاں ہاں یہ آپ کو پڑھنا چاہیے تھا اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے تھا
ہاں بھائی
ٹھیک ہے ار پڑھناجھ با آپ کتنا پڑھا ہے اس کے بارے میں
دیکھو بھائی میں آپ کو یہ بولوں گا دیکھو آج کیا کیا کیا ہوتا ہے ہم لوگ
دیکھو بھائی آپ کا بچہ رو رہا ہے شاید
ہاں میرا چھوٹا بھائی ہے یہ بھی رو رہا تھا
ہاں اس کو کہو مطلب چپ کرا دو
انی میں سب سے سب سے بڑھیا کام آپ کو کیا لگتا ہے
دیکھو زندگی میں سب سے بڑی کام مجھے استاد کا احترام لگتا ہے وقت کی قیمت کرنا لگتا ہے
ہاں اور ایکو آپ کے متعلق آپ کے بارے میں آپ کے نزدیک
میرے نزدیک تو یہی ہے کہ ہر کسی کی اہمیت وقت کی اہمیت ہر کچھ کسی چیز کی اہمیت کرنی چاہیے
ہاں یہ ٹھیک ہے میں آئندہ سے اس بات کا دھیان رکھ ہووں گا کیا کرنا چاہیے
دیکھو بھائی ہمیں دیکھو مجھے لگتا ہے جتنا مجھے پتا ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ بچوں کو ہی بچپن سے یہ سکھانا چاہیے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے
ہاں
ہاں ہمیں ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ مطلب بچپن سے ہی وہ کیا کہتا ہے وہ ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے ان سے
ہاں
وہی تو پھر وہی آگے ہو جا کر وہ بچہ اپنا وقت کا اصل میں اچھی طریقے سے استعمال کرے گا
یہ بات بھی صحی ہے
اور آپ کو پتہ ہے مطلب اگر ایک بار مطلب ٹرین پانچ منٹ کے لیے مس ہو جاتی ہے انسان کو کتنا نقصان ہوتا ہے
ہر شخص کے لیے ایک ساتھی میں اور سے ایک ساتھی فرشتوں میں مقرر کر دیتے ہیں
جی بھائی
ہاں بھائی یہ مجھے کہنا تھا آپ نے یہ سن لیا
ہاں میں نے سن لیا مجھے نہیں لگتا آپ
پھر ٹھیک ہے میں بس بیٹھا ہی ہوں گھر میں بیٹھا تھا میں
ہاں
جو لوگ آپ سے کر رہے ہیں ان لوگوں کو آپ کی خوبیا کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے
جی جی
جو لوگ آپ کے پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے ہوتے ہیں
ہاں وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں ہماری اچھا وں سے وہ تو پت ہی ہے مجھے
ہاں یہ آپ نے کبھی پڑا ہے
ہاں ہاں میں نے بہت بار پڑھایا ہے
ہاں پھر وہی بات ٹھیک ہے
ہاں اچھا کیا کر رہے ہو آج کھیل کود کر رہے ہو کچھ
ہاں میں کھیل کود کر رہا ہوں میں نیشنل پلیئر ہوں
میں سب کچھ کھیل لیتا ہوں والی بال کرکٹ آپ کیا کھیلتے ہو
ہاں میں ابھی فٹ بال کھیل رہا ہوں کرکٹ کھیل رہا ہوں آج آپ ورلڈ کپ دیکھ رہے ہو
نہیں میں نہیں دیکھ رہا وہ آپ دیکھ رہے ہو وہ
ہاں میں فیفاورلڈ کپ دیکھ رہا ہوں
کون ٹیم سیمی فائنلز میں پہنچی ہے
ہاں اسپین پہنچا ہے انگلینڈ پہنچا ہے فرانس پہنچا ہوا ارجنٹینا پہنچا ہے
یہ بات ٹھیک ہے میں نہیں دیکھتا
کیا نہیں دیکھ اچھا آپ فٹ بال نہیں دیکھتے ہوگی اصل میں یہاں
اصل میں دیکھو سب سے زیادہ کھیل تو وہی دیکھا جاتا ہے نا فٹ بال یہ مجھے تو نہیں مجھے لگا آپ بھی دیکھتے
پسند جو کھیل ہے وہ والی بال ہے میں وہی سب سے زیادہ کھیلتا ہوں
اچھا ٹھیک ہے ہاں اس میں وہ خواتین بھی کھیلتے ہیں نا زیادہ تر
ہاں وہ اصل میں خواتین کا ہی کھیل ہے
ہاں وہی بات ہے میں بھی سوچوں اچھا کیا کیا کرتے ہو والی بال میں کس طریقے سے کھیلتے ہو
والی بال میں ہم چھ لڑکے ہوتے ہیں ایک سائڈ اور دوسری سائڈ میں بھی چھ ہوتے ہیں پھر گیند کو لاتے ہیں اور اسی کو آپس میں کھیلتے ہیں
اچھا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں آپ کس طریقے سے کھیل مطلب کون سا مطلب پلیئر بن کر کھیلتے ہو
میں باہر باہر کی سائڈ کھیلنے والا اٹیکر کھیل رہا ہوں
اچھا ٹھیک ہے بھائی تو وہ تو اچھا ہی ہے اب کھیلنا اچھی طریقے سے آتا ہے نیشنل کھیل پاؤ گے
ہاں میں نے نیشنلس کھیلا ہے میں نیشنل پلیئر ہوں
اچھا ٹھیک ہے
ہاں
کیا کر رہے ہو آپ اور کیا اور وہی کھیل کھیل رہے ہو کرکٹ کھیلتے ہو
نہیں میں نہیں آپ نے بولا نا میں کرکٹ کھیلتا ہوں آپ کھیلتے لو
ہاں میں کرکٹ کھیلتا ہوں
آپ کون سی پوزیشن پہ کھیلتے ہو کرکٹ
ہ میں تو بیٹس مین کی طرح کھیلتا ہوں
آپ نے کبھی اسٹیٹس یا ڈسٹرکٹ میں کھیلا ہے
آ اسٹیڈیم میں
نہیں آپ میں نے بولا آپ نے اسٹیٹ لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ کبھی کھیلا ہے
نہیں نہیں میں نہیں کھیلتا ہوں کیونکہ پڑھائی کے ساتھ مصروف رہتا ہے نا انسان پھر ان چیزوں کی کو پھر زیادہ یہ توجہ نہیں دیتا ہے
ہاں یہ بات بھی صحی ہے آپ زیادہ پتا پڑھائی کی طرف ہی متوجہ ہو
ہاں زیادہ پڑھائی کی طرح بھی متوجہ رہنا چاہیے انسان کو وہی کچھ دے سکتا ہے
ہنر تو ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا ہی
ہاں یہ بات ٹھیک ہے
اور بتاؤ بھائی کیا کر رہے ہو آج گھر میں
میں ابھی سو ہی رہا تھا ابھی میں اٹھا
اور آپ کو کال کی بس اییس ہی
اچھا دیکھو کیا کہتے ہیں کہ مطلب آج کل یہ ہے ہوتا ہے نا گرمی سے زیادہ یہ ہے مطلب انسان کو کو نیندیں آتی ہے دن میں بھی
ہاں زیادہ نیند آتی ہے آج کل
ہاں بی وہ بات تو ہے وہی تو میں کہتا ہوں نا
کیا کیا کہہ رہے ہو آپ
میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب آج آج کل تاپمان زیادہ بڑھ چکا ہے آپ کو لگتا ہے کہ تاپمان زیادہ بڑھ چکا ہے
ہاں بہت
اب وہ اور
میں جب بھی کسی الجھن میں پڑھتا ہوں وہ میرا ساتھ دیتے ہیں
ہاں کون
میرے دوست
اوکے ہاں دوست تو دنیا میں کیا کہتے ہیں اسے بیشکیمت نعمت ہے انسان کی
اگر آج اگر میری سوچ بدل بدلی ہے اگر میرا میرا حال وہ سب انہیں کی ہیں
ہاں یہ تو سچ ہے نا میں کہ وہی کہتا ہوں نا دوست ہی سب کچھ ہوتے ہیں کیونکہ گھر کے گھر کے دروازے تک ہی ماں باپ ساتھ آتے اس کے بعد تو دوست آتے ہیں آپ کو ایسے کوئی اچھے دوست ملے لائف میں
نہیں کبھی نہیں تو تھوڑے سے سمے کے لیے بس
اچھا تو انہیں دوست ہی کیا کراپ پکار سکتے ہو آپ تو ان کو بس کیونکہ وہ اچھا دوست آب کو کوئی نہیں بنا بہترین دوست ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے
آپ کو منا ہے کبھی کوئی
دیکھو میرے تو کیا کہتے ہیں وہ اوکیجنل دوست ہوتے ہیں ایک کہیں جگہ جاتا ہوں وہاں دوست بن جاتا ہے وہاں سے نکل جاتا ہوں پھر وہ اپنا راستہ میں اپنا راستہ
ہاں
بہترین دوست میرے دو ہی ہیں تو وہ بہت ہی اچھے میرے ساتھی تھے اچھے طریقے سے مطلب ہم ایک دوسرے کے باتیں ایک دوسرے کو بولتے تھے ہیں بھی تو وہی ہے
وہ بات بھی ٹھیک ہے
ہاں آپ کو کوئی کبھی ایسا دوست مل رہا ہے جو پیٹ پیچھے آپ کو کھنجر بوکتا ہے
نہیں ابھی کوئی نہیں توورا آئے گی بھی کوئی نہیں ملنا چاہیے بس
ہاں میں کہتا ہوں کبھی تو سامنا ہوا ہوگا نا کیونکہ ہر دوست تو دوست ہی نہیں رہتا ہے
نہیں ہے ابھی نہیں ہ گی
مجھے تو لگتا ہے بہت سب کو ہوتے ہیں کیونکہ آج کل کا انسان کہاں خوش ہوگا مطلب اس سے اب دو دوسرے کی خوشی سے
نہیں نہیں میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے اگر آپ کے ساتھ ہوا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں
ٹھیک ہے بھائی مجھے گھر والے کام کا کام کے لیے برا رہے ہیں اچھا بیٹھو اللہ حافظ اچھا بیٹھو